السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو مجھے نا آپ کی آواز بہت سلو آ رہی ہے مجھے آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
جی میں ٹھیک ہو آپ ٹھیک ہوں
مجھے نا آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے
ہلو
ہاں ہاں
ائی آواز
لیکن بہت کم مجھے نا کان کے پاس لے جانا پڑتا ہے فون
آئی ڈونٹ نو وائی مجھے نہیں پت ہے کیوں
رکو میرا فین بند کرتا ہو ہاں
ہاں کرو میں نے ایئر فون بھی باہر نکالا اب کیا کروں
نہ جناب پھر سے لگاو ایر فون
میں لگاتی ہوں کوئی بات نہیں میں آج اصل میں صبح اٹھی تھی نا جلدی
آاں
میں اب ابھی سوئی تھی
لگائی ایئر فون
نہیں لگا رہی ہو ویٹ کرو ہلو
یہ لگائے آپ
ہاں ہاں میں نے لگایا
اچھا بھائی یہ تو بنا آواز کے اور بتاؤ گھر پے سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا وہاں سب ٹھیک ہے
ہاں جی شکر شکر آپ کے گھر پے سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا اور کیا کر رہے ہو
بس کھانا وغیرہ آپ نے کھایا
ہاں میں نے تو کھانا کھایا
کھانے میں کیا بنا تھا
اپ نے کھایا کھانے میں پ ہمیں کھانے میں بنا تھا آج دال ساگ پنیر
ہاں ہوں
بس
اچھا ٹھیک تو میں سوچ رہا تھا آج ہم کسی موضوع پر بات کریں
ہاں آج میرا خیال ہے کہ ہم مشین پر بات کریں گے یہ بہت دلچسپ موضوع ہے
ٹھیک ہے ہاں یہ بھی بہت اچھا انتخاب ہے آج کے دور میں مشینس ہماری زندگی کا لازمی حصہ بن چکی ہے مشکل سے کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جہاں ا مشینوں کا استعمال نہ ہوتا ہو
بالکل ٹھیک ہے آپ نے اگر ہم صبح اٹھنے سے رات سونے تک اپنی روزمرہ زندگی دیکھ کے تو ہر جگہ مشینس نظر آتی ہے الارم کلاک موبائل فونس واشنگ مشینس فین ریفریجریٹر کمپیوٹر اور گاڑی سب مشینس ہی تو ہے
پہلے لوگ اکثر کام آ اپنے ہاتھ
جی آپ آرام آرام سے بات کریں
جی جی اسی وجہ سے کام میں بہت وقت لگتا تھا اور محنت بھی زیادہ کرنی پڑتی تھی مشینس نے ان سانی محنت کو کم کر دیا ہے
جی ہاں یہ تو صحیح بات ہے مشینس کی بنیاد مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے کام کو آسان اور تیزی سے مکمل کیا جائے اسی لیے انہیں انسانی تر قی کی ایک اہم نشانی سمجھا جاتا ہے
وں کیا تم بتا سکتی ہو کہ مشینس کی تاریخ کب سے شروع ہوئی
ہاں کیوں نہیں مجھے تو پتہ ہے جب انسان نے پہلی بار سدا آوزار جیسے پتھر لکڑی اور پہیا کے استعمال شروع کیے تو یہ مشینوں کی ابتدا تھی ویل یعنی پہیا انسانی تاریخ کی سب سے اہم ایجادوں میں سے ایک مانا جاتا ہے
میں نے بھی سنا ہے کہ پہیے کی ایجاد نے دنیا بدل دی تھی اس کی وجہ سے سفر اور سامان کی نقل و حمل بہت آسان ہو گئی
ہاں بالکل اس کے بعد وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیم انجن الیکٹرسٹی اور پھر کمپیوٹرس کی ایجاد ہوئی ہر نئے ایجاد نے مشینس کو زیادہ طاقتور اور میسر بنا دیے
انڈسٹریل ریلیوشن بھی مشینس کی وجہ سے آئی تھی نا
ہاں کیوں نہیں انڈسٹریل ریوولوشن کے دور میں ہی فیکٹریز نے مشین کا استعمال شروع ہوا تھا اس سے پیداوار میں بہت اضافہ ہوا اور معاشی ترقی کو فروغ ملا
آج بی فییکٹریس میں بہت سے مشینز استعمال ہو ہاں اگر یہ مشینس نا ہو تو شاید اتنی زیادہ پیداوار ممکن نہیں ہوتی
ہاں ہاں بالکل درست ہے کپڑے گاڑیاں الیکٹرانکس روزمرہ استعمال کی بہت سی آشیا مشینوں کی مدد سے تیار ہوتی ہے
جی ہاں مشین سے فیکٹریز تک محدود نہیں ہے تعلیم کے شعبے میں بھی ان کا کردار بہت اہم ہے
بالکل کمپیوٹرس پروجیکٹرس اور اسمارٹ بورڈس نے تعلیم کا نظام بہت بہ تر بنا دیا کیا دنیا بھر کی معلومات چند لمحوں میں حاصل کر سکتے ہیں
آن لائن کلاسز بی ٹیکنالجی اور میشینز کی بدولت ممکن ہوئی ہے
جی ہاں خاص طور پر دور دراز علاقوں کے اسٹوڈینٹس کو اس سے بہت فائدہ پہنچتا ہے
ا صحت کے شعبے میں بھی مشینس کی اہمیت کم نہیں
کس کےشعبے میں صحت کی شعبے میں
صحت جی ہاں
بالکل نہیں ہے آج ہاسپٹلس میں ایم آر آئی مشینس ایکس کے مشینس الٹراساؤنڈ اور وینٹیلیٹرس مریضوں کی وپش اور علاج میں مدد کرتے
ہاں اگر یہ مشینس نہ ہوتی تو بہت سی بیماریوں کی تصحیق مشکل ہو جاتی
صحی کہاں ماڈرن میڈیسنس کی ترقی میں مشینس کو بہت بڑا سر
زراعت کے شعبے میں بھی مشین مشینوں کا استعمال ہوتا ہے
جی ہاں فیکٹر ہاروسٹر اور واٹر پمپس نے کسانوں کی محنت کو بہت کم کر دیا ہے اس سے پیداوار بھی زیادہ ہوتی ہے
پرانے زمانے میں کسان ہفتوں کا کام کرتے تھے جو آج مشینس چند گھنٹوں میں کر دیتے ہیں
ھمم اسی لیے مشینوں کی ترقی کی رفتار تیز کرنے والا ذریعہ کہا جاتا ہے
ٹرانسپورٹ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے
ھمم ٹرانسپورٹ بھی مشین کا ایک بہترین استعمال ہے کارس بسیز ٹرینز شپس اور ایئروپلین سب مشینوں پر مبنی ہیں ان کی وجہ سے سب تو بہت آسان اور تیز ہو گئے
آج ہم کچھ گھنٹوں میں وہ فاصلہ کرتے ہیں جو پہلے ہفتوں میں طے ہوتا تھا
بالکل یہ سب مشین کی ترقی کا نتیجہ ہے
کیا مشینز کے صرف فائدے ہی فائدے ہیں یا کچھ نقصانات بھی ہے
ہممم ہر چیز کی طرف مشین بھی کچھ نقصانات ہیں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کچھ جگہ مشینوں نے انسانی مزدوروں کی جگہ لے لی ہے جس سے بے روزگاری پیدا ہو سکتی ہے
یہ بات واقعی جی یہ بات واقعی اہم ہے جب کوئی فیکٹری پوری طرح آٹومیٹک ہو جاتی ہے تو کئی لوگوں کی متاثر ہو سکتی ہے
جی ہاں اسی لیے ضروری ہے کہ لوگ نئی ہنر سیکھے تاکہ وہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق کام کر سکے
مشینس پر حد سے زیادہ انحصار بھی ٹھیک نہیں
بالکل اگر ہر کام مشینس پر چھوڑ دیا جائے تو تو انسان سست اور کم حرکت والا ہو سکتا ہے
آج کل لوگ موبائل اور کمپیوٹرس پر اتنا وقت گزارتے ہے کہ جسمانی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں
یہ بھی ایک مسئلہ ہے گز کا استعمال متوازن ہونا چاہیے
مشینس انوائرمنٹ پر بھی اثر ڈالتی ہے
جی ہاں کچھ فیکٹریز اور گاڑیاں دھواں اور آلودگی پیدا کرتے ہیں جو ماحول کو نقصان پہنچاتی ہے
اسی لیے گرین ٹیکنالوجی اور انوائرمنٹ فرینڈلی مشینس کی اہمیت بڑھ رہی ہے
ہوں بالکل الیکٹرک وہیکلس اور سولر انرجی سسٹم کس اسی سوچ کا نتیجہ ہے
آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی اے آئی بی ایک طرح کی ایڈوانسڈ مشین ٹیک ٹیکنالجی ہے
جی ہاں اے آئی آج کل بہت مقبول ہے اس کی مدد سے کمپیوٹر سوچنے سیکھنے اور فیصلہ کرنے کے قابل ہو رہے ہیں
کچھ لوگ ایسے متاثر ہے اور کچھ فکر مند بھی
دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہے اے آئی بہت سے مشکل کام آسان بنا سکتی ہے لیکن اس کا ذمہ دارانہ استعمال بہت ضروری ہے
جی آپ کو لگ رہا ہے یہ با کال ختم ہی نہیں ہو رہی ہے
ہاں ہاں
ٹھیک روبوٹس بھی اے آئے اور مشینس اسکی ایک مثال ہے
بالکل بالکل آج روبوٹس فیکٹریز ہاسپیٹلس حتی اسپیس مشن میں بھی کام کر رہے ہیں
اسپیس ایکسپلوریشن میں مشینوں کا کردار واقعی قابل تعریف ہے
جی ہاں سیٹلائٹس اور اسپیس پروپس نے کائنات کے متعلق ہماری معلومات میں ابھی بہت اضافہ کیا ہے
آ گھروں میں استعمال ہونے والی مشینس نے بھی ذا زندگی کو آسان بنا دیا ہے
ہاں ہاں واشنگ مشین ویکیوم کلینر اور مائکرو ویو اوون گھر کے کاموں میں و قت اور محنت دونوں بچاتے ہیں
جی ہاں اور مجھے یہ احساس ہوا کہ ترقی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے مشینس کو انسانی بھلائی کے لئے استعمال کرنا یہ حاصل کامیابی ہے
ہاں ہاں بالکل صحیح بات ہے چلو ہم بعد میں بات کریں گے آپ سے
چلئیے آج گفتگو بہت مفید رہی اللہ
ہاں انشاء اللہ اللہ حافظ ساتھ ہی کال کرنا اللہ حافظ
جی
اللہ حافظ